السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو
جی سب خیریت آپ کیسے ہو
ہاں سب کےری سے ہیں آپ سنائیے آپ کے آپ کے خاندان میں کیسے ہیں
جی سب ٹھیک ہے خیریت سے
ہاں آج
آپ بتائیے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب کیریر سے ہے اور آج
جی سیزن کے بارے میں کرتے ہیں
ہاں آپ نے بہت اچھا موجوع سنا ہے کیونکہ اب جو بادل ہے موسم ہے ا بدنتا رہا ہے جیسے کہ کبھی زیادہ گرپی پڑ جاتی ہے کبھی برسات کبھی ٹھنڈا آ جاتی ہے کئی ساری چیزیں ہیں جو موسم رہ ہے
کب ہمارے یہاں تو آج کافی ٹھنڈا موسم ہے اور ہم نے کولڈ ڈرنک پی لی تو بیمار ہو گئے ہم تو
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اب تو ہمارے یہاں بھی تھوڑا ٹھنڈا موسم تھا بٹ اب نہیں ہے اب شاید دھپ کل کلائیے
نہیں جی ہمارے یہاں تو گرمی سردی جو موسم پتا نہیں ایک گھنٹے میں ہی دو تین موسم بدل ساتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا ہمارے یہاں ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے
ہاں جی وقت کے ساتھ ساتھ کافی موسم بدل رہا ہے
صحیح کا بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے پہلے کا موسم تھا وہنا اچھا تھا مطلب جو گرمیاں تھیں وہ ٹائم سے ہوتی تھی ا تو موسم کا پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے
ہاں جی لیکن جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو لوگوں لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں جی
ہاں ویسے آج موسم بہت س سہانا لگ رہا ہے
ہاں جی بالکل ہم بھی یہی بولنے والے تھے
ہاں آج ویسے صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور جو آسمان آسمان ہے اس پر ہلکے ہلکے بادل بھی ہے
ہاں جی یہ سب قدرت کی مرضی
ہاں بالکل صحیح کا میرا تو من ایسا کر رہا ہے کہ ایسے موسم میں کہیں ہم باہر گھومنے کے لیے چلے جائیں جیسے کہ جے پور ہو گیا کئی سارے شہر ہیں وہاں پر گھومنے کے لیے الگ ہی مزہ آتا ہے
ہاں جی بالکل لیکن بیماری میں کہیں جانے کا من نہیں کرتا ہے نا
ہاں بالکل صحیح کا شاد آ بینار ہو
جی بالکل
ہاں بسیے ایک ویسے آپ کو کون سا موسم بہت پسند ہے
سردیوں کا
ہاں بہت بڑھیا مجھے بھی سردیوں کا موسم بہت اچھا لگتا ہے
ہاں جی اس میں ٹینسن نہیں ہے لائٹ کی کولر پنکھوں کی گرمی میں تو کتنا چپچپا رہتا ہے
ہاں بالکل صحیح تھا
ہاں جی
اور جو جو برسات کا موسم ہے وہ بھی ٹھیک لگتا ہے کیونکہ جب برسات میں جب بارش کی بوندیں ہیں وہ زمین پر گرتی ہیں تو بہت سندر درشیہ بنتا
ہاں جی بالکل بالکل اور چاروں طرف ہریالی بھی ہو جاتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا اور جو مٹی ہے اس میں سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے
ہاں جی بالکل تازگی بالکل تازی ہو جاتی ہے مٹی تو
ہاں اور جو بچے ہیں اور ہم لوگ ہیں وہ بارش میں کھیلنے کا آنند لیتے ہیں
ہاں جی بد میں کچھ بچے تو نہاتے بھی ہیں
ہاں صحیح کہا آپ نے جیسے میں ہوں
اچھا جی بارش میں نہتے ہو آپ
ہاں جب کبھی
اچھا ہاں صحیح سب کبھی آنا چاہیے ہر بار نہیں آنا چاہیے
ہاں جو شروعات کی بارے سوتی ہے اس میں نہیں نہ آنا چاہیے کیوںکہ لوگ بیمار پڑتا تھے اور میں تو کبھی بھی نہ لوں میں تو بیمار ہونا ہونا بھی
ہ ہوتا ہے کسی کسی کا
اور زیادہ بارش سے کبھی کبھی پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں
بالکل
جیسے تمہاری پریشانی ہوگی سڑکوں پر پانی مر جاتا ہے اور جو لوگ ہیں لوگ ہیں ان کو آنے جانے سے کٹھنائی ہوتیہ ہے
ہاں جی بالکل سب سے زیادہ حالت خراب تو امی زان کی ہوتی ہے گھر میں گیلے لوگ آ گیلے پیروں سے لوگ آتے ہیں تو گندا ہو جاتا ہے گھر بھی
ہاں بالکل صحیح تھا پھر امی جان ہے وہ ہمیں مار دیتی ہیں
ہاں جی بالکل
ہاں تو ویسے آپ کو پتا ہے کہ جو مو موسم ہے وہ کسانوں کے لیے بہت مہتو پورن ہے
ہاں بالکل
کیونکہ جب اچھی بارش ہونے لگ جائے تو فصلیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور ج کم بارش کم بارش ہو تو کسانوں کا نقصان جائے اگر زیادہ بار س پھر بھی کسانوں کے لیے نقصان ہو جائے تو کسان کریں کیا
ہاں آپ نے یہ تو بڑی خوب بات کہی ہے
ہاں اس لیے کسان ہمیشہ موسم کی جانکاری پر زیادہ دھیان دیتے ہیں
ہاں جی بالکل
ویسے سردیوں کے موسم کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے آپ کو
میرے کو تو یہی لگتی ہے کہ بس سردیوں کے موسم میں تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے اور گھر پہ چائے پکوڑی ہو
ہاں بالکل صحیح کہ میں بھی یہی کہنا چاہتا کہ سردیوں میں گرم چائے پینے کا الگ ہی مزہ ہے اور جو سردیوں میں اگر دھوپ کھلے تو اس میں دھوپ میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے
ہاں جی لیکن میں کم بیٹھتی ہوں پسند تو ہے سردی کی وجہ سے لیکن جیسے ہی دھوپ میں جاتی ہوں تو پھر اندر آنے کا ہوتا ہے اندر سات نہیں تو پھر باہر آ نہیں ہو
ہاں بالکل صحیح کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے
میں ایک جگہ بیٹھ نہیں پاتی ہوں
ہاں میر جیسی پیروں میں درد ہوتا ہے پتا نہیں کیوں
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے تو
اور سردیوں میں گرم کپڑے پہننے کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے
ہاں جی لیکن جب نہیں پہنتے ہیں تو امی جان مارتی ہیں مجھے تو ویسے بھی سردیوں کے کپڑوں میں اور زیادہ گرمی لگتی ہے
ہاں بالکل صحی کہ
وہ
ہاں بالکل صحیح کہا لیکن جو بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ جائے تو بہت پریش پریشانی بھی ہوتی ہے
جی بالکل
کیوںکہ جو ہم لوگ ہیں اور جو بزرگ لوگ ہیں بزرگ لوگ تو جو ہے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور جو ہمیں وہ کھیلنے کے لیے نہیں جا پاتے پھر ٹھنڈ میں
ہاں یہ تو آپ نے بالکل صحی بولا
ہاں پھر گرمیوں کے بارے میں تمہارا کیا بچار ہے
گرمیوں میں گرمیوں میں تو یہی ہے کہ کہیں گھومنے چلو سفر پر
ہاں بالکل صحیح کام میری تور سے اور ویسے میرے کو تو گرمیوں میں دن لمبی ہوتی ہیں اور جو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہے
ہاں جی
کیا آپ کو بھی جو کررمیاوں کی چھٹییاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پسندندر
گرمیوں تو چ نہیں مجھے اسکول سے دور ہونا تو بہت برا لگتا ہے
ہاں میرے کو تو بہت اچھا لگتا ہے
اچھا جی آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہو
نہیں پنے بات نہیں ہے پڑھائی تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے گرمی کی چھٹی ہو جائے تو گھر پر آن لائن کلاس لے لو اور کئی ساری چیزیں جن سے پڑھ سکتی ہے جوی گرمیوں میں چ پٹیاں ہوتی ہے ان میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے
ہاں جی لیکن کچھ لوگوں کے دوست نہیں ہوتے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا ویسے کہ میرے کو لگ رہا ہے کہ آپ کو دو اتنا ہی ہے
نہیں بالکل کوئی بنتا ہی نہیں ہے
لڑائی میں سب سے آگئی ہوں
ہاں بالکل صحیح کہ کبھی کبھار لڑائی بھی ہو جاتی ہے
ہاں جی میں مجھے دوست پسند نہیں ہے پہلی بار تو کیونکہ آج کل کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چگل گور ہوتے ہیں
ہاں بالکل صحی کہ ہے
ویسے آپ کو جو دوپہر میں دھوپ نکلتی ہے گرمیوں میں اس میں جانا پسند ہے
گرمیوں میں
نہیں
کیوں نہیں
گرمیوں میں کالے ہو جاتے ہیں نا دھوپ سے
میرے کو تو جو دوپہر کا سمے ہے اس میں نکلنا بہت کٹن لگتا ہے اور جب کو ہ جب کبھی کام پڑ جائے تو جانا پڑتا ہے گھر والوں بھیسے ویسے تو میں مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ابھی دوپہر میں ہم کہیں جانا ہے
ہاں جی بالکل شکریہ بات کرنے کے لیے
شکریہ خدا حافظ
خدا حافظ